تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میری تو جان نکل گئی فون کیوں نہیں وٹو
ا ارے آپ نے کیا مہی نے تبھی اٹھایا
اچھا یہ جوائنگ میں تھا
نہیں مجھے اب فون آیا میں مجھے لگا تھا میں آپ کو یہیں سے اب سھ کال گئی ہو مجھے اب آیا
میں تو یہاں اچھا ٹھیک میں پاپا کو بولتی ہوں بس اس نے مجھے اس نے مجھے نقصان کیا آپ کیا ہوگا آپ کیا ہوگا چلو شکر اللہ کا پھر بھی آپ نے اٹھایا
مجھے فون میں کر رہی ہو نا کڑم صاف
اچھا ٹھیک آپ اب پکانے لگی
پکاؤ کی بات میں
وہی نا اب لانچ کی تیاری ہے
ا
ہوں
ہاں نہیں میں نے وہاں سے باقی جڑو بڑو مارا آ مجھے بس کچن کچن کا کام
ہاں
لنچ کے اور کپڑے دونے ہیں بس
ابھی اتنا کام لیکن آج ٹھنڈی ہے فرج بھی بہت ٹھنڈی ہے
کر کر روناا مجھ سے ہوا مارنا کسی دن اتنا کام پیا میں مرتی ہوں ورنہ
گرمی گرمی
مجھے پاپا پاتی تھی بردش گھر میں
ہاں ہوتا ہے لیکن پانی کتنا نیا ہے سڑکوں پر بھی
بہت
او ہوو ہو ہو
پتہ ہے مموسا اور لپٹن چائے پینے کا
اب تو لاؤ مجھے نا میں آج دلاتی خود
میں
پتہ ہے میں ہم لاتے ہیں کبھی کبھی پرس بھی لائے تھے لیکن کل سارا مجھے کل تھا نا مجھے اسٹامک نہیں یہئی اس وجہ سے میں نے نا چائے پی اور نہ ہی میں نے یہ سموسا وغیرہ کچھ بھی لا
ک سنڈے کو میں کچھ کھاتی ہوں جو نا مجھے مان کرتا ہے کیکہ آپ کچھ کھاتے نہیں ہیں ایسے تو میں یہ سوچا تھا ا پاپا گھر ہوتنا
ایک بات بولو ہم رہتے ہیں نا یہاں ہاں پلاڑا ایریا میں ہم ہی اچھے ہیں اب دیکھو ڈاؤن ان میں کتنا پانی بھرا ہوا ہے ڈاؤن ٹاؤن میں ایک پانی
کرنا کیا
دیکھو ہ ہ ڈاؤن ٹؤن میں اتنا پانی بھرا ہے گلی کوچوں میں
ٹینشن کرنا کیا
اور کیا ان کو نہیں ہے ٹینشن اللہ ہماری ٹینشن بھی دور کرے گا انشاء اللہ مارنے والے سے بچانے والا سو گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں لایا ہے وہ اس نے ہماری ذمہ داری بھی لی ہم دعا کر سکتے ہیں
ہوں
سب کچھ ٹھیک ہوگا مت ڈرو اب ڈر ڈر کے نا وہ وہ پتہ نہیں خود کو کیا ہوا
مجھے پتا ہے مجھے سہلاب سے پتا نہیں آپ کو پتا لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے
سامان ہٹا دیں ہاں وہی نا اتل پتھل مٹ جاتی
پتا ہے پچھلی بار سرا چڑھ رہایا تھا میں نے سنی سر مجھے سارا خود سے ہوتا کرنا پاس
اور کیا
جبناا پھر وہ جواری نگر کا وہ باند تھا میں نے کچن کا اسی ٹائم
اسی ٹائم اسی ٹائم چھوٹی جانا چھوٹی نے بولا نا الله آپکو جنت عطا کر یں بولا دیکھو اب اگلی اگلی بار ہم یہاں نہیں ہوں گے جیسے اسے پتا تھا خود کا خدا کی قسم بولا ا ہاں ہم نے مکان تو بیچ ہی لیا ہے تو اب ہم وہاں لیں گے مکان جہاں سے یہ سیلاب وغیرہ کا ٹینشن نہیں ہوگا آپ ہم یہاں رہیں گے ہی نہیں
نہیں ہو
اچھا پہلے وہی نکلی اس گھر سے پہلے وہی نکلی ہے نا
میں نہیں سوچ پاتی ہوں اس کے بعد گھر میں پک جاتا ہے
ہاں اس سے پتا نہیں کیا ہوتا ہے یہ بات سچ دماغ ہی چٹ جاتا ہے خدا کی قسم
مجھے جس پھر جو تا ہے مجھے بس یاد آتا ہے جب بھی میں سوچ نہیں نا مجھے اس کا چہرہ اتا ہے سامنے بسلایا اور منہ من منہ اس کا پیر پگڑے ہوئے بیٹھے ٹھیک ہے
اوہو اوہو اسی کیا اوہو ہو ہو اب کیا ہوا ہوگا وہاں
کیا جاتا ہے ارے پوچھو مت نا
کیا ہوا
مجھے پتہ ہے وہ ہے نا چاچی
ہاں ہاں ہاں
مجھے مطلب زبردستی لیا اس کے سامنے کہ نہیں دیکھو
ہو ہو ہو ہو ہو مجھے کسی نے بولا تھا نا آپ بھی آ جاؤ وہاں پر میں نے بولا میں وہاں سے پھر اٹھ نہیں پاؤں گی مجھے وہ ہنستا کھیلتا اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے حرت ٹم مجھے وہی چہرہ یادہے
چہرہ نہ وہ چہرہ نظر اسکار والا چہرہ مجھے مطلب
پتہ نہیں
میں وہ بھول جاتی لیکن میں نہیں بھول پاتی ہوں ہو ہو
آپ کو پتا ہے مجھے پتا نہیں کس ٹائم کا چہرہ وہ آنکھوں میں بس گیا ہے وہ ہنستے ہنستے کسی سے بات کر رہی ہے اوہ سامنے کوئی بچہ ہے یہ مجھے نظر میں نہیں آ رہا ہے کون ہے لیکن وہی بس گیا ہے میری آنکھوں
ایک ہاں ایک مطلب جب بھی اس کی بات اٹھتی ہے نا ایک تو مجھے وہ چہرہ نظر آتا ہے اور میری انگیجمنٹ کے ٹائم وہ کیسی تھی
وہ ٹھیک
کیسے سارا وہ آکسیجن سلینڈر لے کے کام کیا
کم نام کیا ؤ
میں نے دن بھی دیکھا ہوگا مطلب ہر کسی بھی جب انگیجمنٹ کسی کی تھی شادی وہی نا چاچو نا وہ
نہ
پہلی بار پہلی پہلی بار اس نے مطلب مطلب ہسبینڈ کو بولا نہیں ہم یہیں پہ با توں کو ایک رات کو نہیں اور آپ اپنے گر کو آیا اور اس نے بول بولا بھی ہاں بولا مطلب کوومت کہیں بھی مطلب دیکھو شبو دیدی کی شا دی وہ لوگ کہیں رات کو بیٹھے نہیں بیٹھے ہیں وہ رات کو وہ مر جاتی تھی لیکن یہاں اس نے مانا ہی نہیں گھر جانا اس نے بولا
نہ سچ سچ ہے ہاں ہاں سچ بات ہے اور ٹھیک ہونا اس دن بھی اس کو کہاں
وہ دیتی تھی نا اور
کہ کہ وہ کرتی تھی
خود اس نے اس نے اور بوا نے میرے کچن کی المار بر بل کے رکھا تھا انھیں دو
ہاں
کونے پکڑا ا ور اس نے
ہاں ہاں ہاں مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہے اس دن بھی کہ
وہ
اس نے بولا نا یہ اس کو مت جانے کا مان تھا جب نا دادی یہ منانی بیمار پڑی ہوئی ہے یاد ہے آپ کو جب نہ شام کو نہ آیا ماموں جب میں بھی گھر گئی وہ ا بسمہ بی گھر اور یہ پھرتو بیٹھی تھی ماری اور جنید اور مومن تھا آپ کے پاس آپ نے بولا تھا نا سنڈے ک دن جاؤ گے سنڈے کی ہم ہم نے پہلے چھوٹی گئی اس کے بعد میں گئی اسے بو مطلب برا ہی لگا نئ نہ میں یہی تو بولتی ہوں اس کو نہیں گر اس نے بولا تھا نا روبی آپ آپ بھی بیٹھو بڑی ہاں جی
ہاں آپ کو پتہ ہے وہ نہیں بیٹھتی تھی کہیں اتنی دیر ایون مطلب چاچو نے بولا کہ یہ نیچے نہیں بیٹھتی ہے
ہاں وہ بات تو صحیح ہے ہم سب جانتے ہیں
وہ مت مطلب
اب کس کال پہ
بیٹھی ہے و ہاں رات کو وہ بیٹھی ہے
ہاں ہاں یہ بات
اس کی مہی نے بولا ان دنوں بھی وہ سو
ہ
ہونے کے لیے
ہوں ہوں صحیح بات ہے اب اس کال کے بعد نا میں تھوڑا ریسٹ لوں گی اس کے بعد کریں گے باقی کنٹینیو آپ کی تین میری تین ہوئے نا چھ سر باری ہو کہے اس لیے لیکن آج
ج مجھے لگ اس کے بعد اس کے بعد ایک ایک اور ارے سنو نا اس کے بعد ایک اور کرو
ہاں اچھا
پھر کیونکہ ابھی ابھی میں کر ہی رہی پھر بتانی میرے موور کو کیا
اچھا تھ کچھ نہیں ہوگا آپ کے موڈ کو ہاں ای شوب کال کر رہی ہے کٹ ہونے کے بعد آپ پہلے شعبوں کو کال کروں گے وہ سوچ رہی ہو آج مجھے بہن نے کال کیوں نہیں کیا میں بھی دیکھ کیسی ہوں میں لگ گئی ٹس ٹس کرنے چلو کوئی نہیں ابھی تھوڑی دیر میں اس سے بات کرتی ہوں
ٹھیک
اور
کال نہیں کرو گے پھر میں کروں گی کو کال
ہاں کر لینا آپ فی الحال عربی سے بات اب میں پہلے شبو سے بات کروں گی مطلب کیا بات مجھے اسے فون کرنا ہے کال نہیں یہ ٹاسک نہیں مجھے اس سے بات کرنی ہے فون پہ میں نے اسے آج فون نہیں کیا ہوں ابھی اب آر بھی کے ساتھ کرنا ابھی لیکن یہ باقی کالز اب آپ ہی کے ساتھ کرنی ہے بعد میں ٹائم نکالنا اب سیون کالز رہیں گی آپ کے ساتھ تو وہ کریں گے پھر یہ اکاؤنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا ایک ایک کو تو کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے نا پھر انشاء اللہ اچھی خاصی اماؤنٹ بھی آتی ہے
ٹھیک ہے اب کروں گی میں نے بولا نا
ہاں ہاں دس پندرہ دن ہی کیاب لاسٹ دی تین دنوں میں کرنا چلو کوئی بات نہیں اچھا اللہ حافظ
وہ
اللہ حافظ اور